اوھا جی
ہاں
جی جی تو پھر آپ کیا کہہ رہے تھے
شرو کیا پھر آپ نے اپ نے کاٹ آئے تو میں نے چھپ کر دیا پھر کیا
ہ نہیں میں بول رہا یہ کٹ گیا فون اس لیے اور یہ میں کیا بول رہا آپ بول رہے تھے نا یہ پھر جبریی علیہ اللاات والسلام گئے تھے پھر ادھر مندر میں گئے تھے پھر وہاں دیکھا اس کو
اور وہاں اس کو دیکھا وہ ادھر تھا
ہ ہ پنڈت
ہاں وہ پرارھنا کرتا تھا اس اس بھ کے سامنے اور اس کو دیکھا پھر آ گیا پھر باڑی تعالق بتایا کہ آپ نے ایسے بتایا کہ آپ نے اس کو بتائی میں حاضر ہوں
ہوں
وہ نا بڑی تل پا میں نے میں نے تمام میرے بندے سبق ایک ہی نظر سے دیکھتا ہووں کیونکہ میں بندہ ہوں میں خدا ہوں میں نے پیدا کیا سب کو یہ بندے ہیں
ہوں
کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں میں میرے میرے سامنے وہ سب بندے ہیں میرے بندے میں نے ان کو پیدا کیا جیسے میں ایک ہی نظر سے سب کو دیکھتا ہوں ہاں
ج
جو عمل نہیں کرے گا اس کو ویسا ہی پھل ملے گا جو شیطان کا عمل کرے گا اس کو وہی سزا ملے گا
بالکل
اور معاملہ ختم
ہاں ہاں اور باقی کچھ کسی بارے میں کچھ کسی موضوع پہ گفتگو کرے
یہ یہ بہت حادثات ہوتے ہیں ٹریفک حادثات بہت ہوتے ہیں اور ٹریفک حادثہ بہتتا ہے کئی جگہ جگہ پر ایک ہی ایک کہ خاندان کے باپ بیٹا مر گیا ادھر یہ یہاں سے یہاں بردوارہ سے ج سے وہ باپ بیٹی مر گئی وہ بہت یہ یہ لوگ تو لوگ تو جن یہ احتت سے نہیں چلتے ہے ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ملکن میںہت پیچھا آتا ہے یہ اتنے دور سے چلتے ہیں آستستک نہیں چلتی ایسا چلتے ہیں جیسے ان کے پیچھے ان کا تعقب کرتا ہے ملکل موت ایسے چلتے ہیں آہستہ آہستہ نہیں چلتے اگر آہستہ آہستہ چلتے ہوش ہوش کے ساتھ ہوشیاری کے ساتھ چلتے ہیں اپنے اس جو اس کا لفٹ ہوگا جو اس کی گاڑی ہوگی احتط سے چلائے گیا اور چاہے ٹو ویلر ہو یا فور ویلر ہو احتیاط سے اگر گاڑی چلاتی تو یہ حادثات کم ہوتے کیونکہ بڑی تعالی بھی سوچتا ہے کہ یہ بندہ آہستہ کام کرتا ہے لہذا میں اس کو کیوں تکلیف دوں جو بندہ جلدی کا جلدی کا نام یہ شیتان کا کام ہے جلدی جلد بازی کا کام شیتان کا کام ہے یہ حدی شریف ہے جلدی کا کام شیتان کا کام ہے جلدی سے شیت ت نہیں وہ اللہ تال کی نفرم کیا پھر پھر وہ گھاٹے میں پڑ گیا اور جہنم میں وہ ڈالا جائے گا قیامت کے دن اور شیتان کو اتنا طاقت ہوگیا تمام رشتے اللہ تعالی کے جو جان گے وہ اس کو دھکیل دی گئی نہیں ان کو وہ ز ان کا زور ان پر اس پر حامل نہیں ہوگا پھر بار طلب ان کو کہیں گے کہ ان کو اس کو جنجر زنجیروں سے باندھو اس کو پھر گس کے لے جاؤ پھر زنجیرے بھی اس کو باندھ دی گئی ہے شیطان کو تب بھی وہ ٹس سے مس وہ اس کو اتنا زور ہوگا اتنا زور ہوگا کہ فرشست بھیی ن کم ہو جائیں گے اس کو کھینچنے میں اتنا زور ہوگا اس کا پھر آخرکار اللہ تعالی ہی اس کو بتایا ہے شط مردو جاؤ میں آپ کو حکم دیتا ہوں شتان مار دو ایک ہی چھلاگ مارے گا جہانا مت جائے گا جب بری تالق ہے اتنا طاقت ہے بری تالق حالانکہ فریج تھ آٹھ ہی فریج تھ اس کا عرش اٹھاتے ہیں ہ ٹھ پھرستےے
حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن آٹھ فرشت اس کا عرش اٹھائی
ابھی چار ہے ہاں ابھی چار ہے تب آٹھ ہوں گے
ہاں
ہوں ابھی چار اٹھا رہے ہیں اس کے عرش کو تو اس کے بعد جب قیامت کے دن ہو گئے وہ اس وقت آٹھ رشتے اس کے جو ہے عرش کو پکڑے ہوں گے
بولتے ہیں چار چار تو وہیں کو اسرائل اسرافیل ملکل موت اور حضرتی اسرائیل
فریشے عرض کے پھر اس سے بھی چار رہی ہیں ابھی تب آٹھ ہوں گے
چلو ٹھیک ہے
ایک ایک ایک مھے ایک وقع گ دو بچے تھے وہ پڑوس کے رہنے والے تھے اور ایک بچہ وہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب ہم بھی چھوٹے تھے ہم
مٹی کو اس کو پانی سے وہ وہ خمیر جیسے بناتے تھے
اچھا
پھر یہ بچے کھیلتے ہیں وہ کشمیر میں آفت ہے یہ کشمیری بھشا میں یہ وہ بولتے ہیں گود م لالا گود مل لالا دپ گودما لا لاو گودما لا لا دپ پھر پھر یہ ایسے ہی بچے کھیلتے ہیں اس کو یہ ان کی بچپن کی بادشا ہے پھر ایک بچہ تھا اس کو وہ اس کو بولتا تھا ا گت لالا گت لالا گت لالا گت ایسے بچے ہوتے ہیں اب وہ بڑا ہو گیا وہ اس وقت وہ اس وقت ایک ورک شاپ چلاتا ہے میں نے سنا ہے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے اس کو نہیں دیکھا لیکن دوسروں سے س اس کی ماسوس رہا کہ وہ اس وقت ورک شاپ چلاتا ہے ایک کیا پتا ہے کون سا وہ رکشا لیکن اس وقت وہ بڑا ہے اور اس کو اس کو رینج بھی ہے بڑا ہے اور دوسرا دوسرا بندہ ہے دو سا بچہ تھا وہ اس کو بولتا تھا چھوٹے بچپن میں مد مدو مد چانو وہ بھی اس کو بھی ریش ہے اس وقت وہ دکانداری کا کام کرتا ہے ادھر اپنے یہ جو جو اس کا ننیالہ ہے اتری ہے اس کا یہ دکان ہے چلاتا ہے ہاں اور کیا
ہاں سب پھر بڑے ہو جاتے ہیں پھر اپنی اپنی جو ذمہ داریاں لیتے ہیں کیا کر
ہاں وہ تو نافس ہے اور کیا کریں گے
ہاں انیں ذمہ داری لینی پڑتی ہے اپنا نفس چلانا ہے چاہے نوکری کرنی ہو یا بزنس کرنا ہو
کو سب کو سب کو اپنی آ کے کام کر رہے ہیں اپنا اپنا کام ہوتا ہے تب پرپشن ہوتا ہے تب چل رہا ہے یہ سب یہ یہ یہ یہ دین ہے ہمارے باپ دادا کا جو ہمارا باپ دادا تھا بابا آدم تھا اسی نے ایک غلطی کی ور نے وہ جنت میں تھا عائش اٹھاتا تھا لیکن جانب میں ہم کو ڈالا ہے آج کل کے بندو کو جانے میں ڈالا ہے جانے میں اس لیے ڈالا ہے کہ ان کو کام کر رہنا ہوتا ہے جھوٹ بول رہ ہے سچ بول رہے ہیں کسی کاروبار میں کوئی کام کرنے کے لیے یہ تو ایسا ہی کیونکہ اس وقت شیتن زوروں پر ہے شیتن ہر ایک بندے پر غلبہ پکڑتا ہے اور اسی اسی طرح طرح وہ دنیا میں چلتا ہے وہ تو اس وقت بہت جیت میں ہے شیتالیس وق زوروں پر ہے
ہوں
اور اس وقت یہ ہمارے حضور صل ال وس لم کاب فرمان ہے کہ کہ آخری وقت جو ہوگا تو ہمارے یہ سر زمین پر پواک زمین پر س سبز سبزہ پیدا ہو گیا اور کئی جگہوں پر سبزا وہاں پد آؤ یہ یہ تو خری نشانی ہے
بالکل بالکل بالکل
اور میں نے سنا ہے بڑوں سے سنا ہے بزرگوں سے نہیں سنا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے م راج کا میرج پر چلے گئے ماجد ا سا میں سب پیگمبر سے ملاقات ہوئی ہے اور کچھ پیغمبر نے حضرت عدم کو پگڑا
ہوں
حضرت ابراہیم عمئی میں تھی کچھ پیگمبر تھے اس کو بتایا کہ آپ نے
ہوں
خدا کا انکار کیوں کر دیا جو حکم آپ کو جنت میں تھا اپنی کی اچکے ہو دھلیے کے
ہاں
پھر وہ چ وہ تو لاجواب ہوتا ہے ادھر وہ بولتا ہے ان کو بولتا ہے کہ ہاں مجھے غلط ہو گیا اکل تو عقل عقل نے میرا ساتھ نہیں دیا عقل نے میرا ساتھ نہیں دیا شیتان مجھ پر گل گغلبہ پا گیا ہاں میری غط ہے مجھے یاد نہیں رہا اپنی اپنے پربانندگرار کا فرمان جو تھا وہ مجھے بول کر اور میں اس در رخت کی جو گندم کا گدا رت تھا اور منی کھا لیا تو پھر پھر اس کو ٹٹی آگ گئی اور ٹی کو چھپانے کے لیئے اس یہ بغلوں میں یہ سچ ک چھپا رکھا ہے جو بغل ہماری ہے جس کو بدبو آتی ہے یہ اسی
تو
نجست کا نجس کا بدبو ہے یہ ہماری باپ دادا نے چھپانے کے لیے جو اس کو ٹیٹی آ گئی تھی وہ چھپانے کے کے لیے اس میں بگلوں میں اس کو چو چھپا کے رکھا ہے یہی وجہ ہے اس کی اس کی بنیادی وجہ ہے یہی کہ ٹی اس نے چھپا کے رکھی پھر وہ اس وقت بندو پر یہ یہ سزب آج کل کے بندوں پر بھگتنا پڑتا ہے غلطی اس نے کی اور یہ اس کا خمیازہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے
جی جی
یہ تو ب ب بہت بڑا ہاں یہ یہ انعام ہے حدرج ادم کی طرف سے
جی جی جی بہت خوب فرمایا آپ نے تو اس بارے ہم ان شاء اللہ آ گیا کبھی بات کریں گے ان شاء اللہ آئندہ کے تو آپ بیٹھیے اللہ کے حوالے ٹھیک ہے
چلو اچ شرییک السلام علیکم